ہاں
ہاں کیا بول رہی تھی آپ
یہی نا میں نے پیسے مجھے پورے نہیں ملے ابھی میں چیک کر رہی ہوں
نہیں یہ ملیں گے پروسیس میں دیکھنا تھا نا پروسیس میں دیکھنا تھا کتنا چل رہا ہے آپ کو اس وقت مگر
ادھر دکھا رہے ہیں چیکن ٹوینٹی سیون کچھ
ہاں ٹوننٹی سیون ہنریڈ
نہ نا ٹونٹی سیون ٹسکس آ
اچھا اچھا پیسے ملتے ہیں اسی کو زیادہ مطلب زیادہ جلدی آتے ہیں اس میں ٹائم اس میں اس کو ایک اس کو ایک مہینے کے بعد آتے ہیں پیسے اس کو جلدی جاتے ہیں پیسے اس لیے نا آئیمن مجھے فون کری باقی مجھے بول رہے ہیں مجھے ہمیں یہی ٹا سک دو مطلب یہ ہم اگر جیسے ملائقہ نے نہیں کیا ہے وہ ٹاسک کسی اور نے لیا ہے
ہوں لیے لم نے
وہ کیوں لیا آپ نے کسی کو چلو نیلم نے
اس کو مہینہ بھر ہو گیا جب یہ کرتی نہیں تھی زار پر کر س یہ کرتی نہیں تھی تو خود کس کے ساتھ کرتی
ا میرے ساتھ ضیا کے ساتھ وہ ام ام جس کے ام ام ہے نا اقرا کے ساتھ آئمن کے ساتھ آپ تو سب کے ساتھ کر سکتی تھی اگر کوئی نہیں ملتا آئمن نمبر دیتی ہے مطلب پرسنل نمبر کسی کا ہم وہ بھی لڑکی ہوتی ہے وہاں سے اسے کول کر سکتے ہیں ہم
ہ چلو دیکھتی ہوں مجھے مت آئے گا اور اس میں
مگر پیسے اسی میں اچھے آتے پیسے اسی میں ہوتے مطلب اس میں جلدی پیسے آتے کیونکہ یہ جلدی
آتے ہیں ٹاسک
نہیں نہیں تھاٹی سے زیادہ ٹاسک نہیں آتے ہیں اگر آپ اب ا دیکھو جیسے ساہ بوجن کہایا تھا اس نے یہ کہ یہ وہ نہیں نہ کر سکتا ہے کسی کے سبت آئمن نہیں وہ بھی کسی اور کو دیا ہے ایمن بول رہے مجھے اس وقت بول رہے ہیں سبھی اگر آپ کو نہیں چاہے یہ ٹاسک کسی اور کو نہیں ہمیں دو یہ ٹاسک ہم یہ ٹاسک کریں گے اس میں تو بات ہی کرنی ہے نا اس میں کیا کرنا ہے اتنا
وہی تو اس کے لیے ریڈی بھی ہونا چاہیے نا کوئی میری والی تو نخرے کر رہی ہے
ارے یار ہم ہیں نا ریڈی مطلب میرے ساتھ آپ پانچ ٹس کر سکتی تھی ضیا کے ساتھ پانچ ٹاسک نیللم کے ساتھ پانچ دا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں چھوڑو آپ کوئی بات نہیں ایسی ہمیں یہ کچھ دنوں کے لیے ہے یہ کام اگر ہم جتنا پیسہ کھینچ سکتے ہیں کھینچو مجھے پرسوں ٹوینٹی سکس ہنڈریڈ آئے تھے میں نے وہ اس کو دیے وینٹو کو پھر اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا میں نے بولا پھر رکھو چلو وہ چلو چل رہا ہے ہے نا ایسے چل رہا ہے تھوڑا بہت تو چلے گا نا لٹل بٹ تو چلے گا بھائی اور
ا بھی کال کیا ادھر نہی جی والی کیا
نہیں نہیں کیوں آپ نے کی
نہ شاید بلال ادھر ہی ہے
اچھا اقرا کو فون کیا تھا کیا تھا فون اس نے میں نے بولا تھا ضیا کو اقرا کو کرو فون چلو کالنگ پہ آ جاتا آپ کوئی تین ہی ٹاسک ہیں اسس کے بعد آپ کو سبمٹ والے آئیں گے ٹرانسکرپشن والے اسے بولا میں بزی ہوں پھر کوئی آیا ہوگا نا
پھر شام کو کوئی آیا ہوگا ویسے کون آئے گا شام نہ نہ نہ کوئی نہیں
پتہ مگر اس نے بولا میں بزی ہوں
پتا نہیں کچھ کپڑے وپڑے متوئے ہوں گے
کیا پتا ہوں نہیں اج دن بھر وہ جاگی تھی نا بیمار آج وہ کپڑے نہیں دھوتے وہاں پہ ذیا نے بولا نا جاگی وہ سوئی تھی اس کو بی پی زیادہ تھا آج
ہاں ہاں
سر میں نے اس کو کپڑے دیے ہیں ساتھ میں جی آپ کو سائمہ آپ نے کپڑے دیے ہیں بلیک والی وہ لگ آتی ہے وہ دو سور وہ دو سوٹ دیے ہیں
اچھا اچھا اچھا
مطلب وہ ٹھیک ہے زیادہ یہ بھی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں زیادہ نئی بھی نہیں ہے شادی سے پہلے لگا دی
اچھا اچھا
مطلب اس میں وہ ہوتے ہیں نا جو نا جو نا بازو زیادہ بناتے تھے جس میں وہ آتے تھے وہ پھر کیا بولتے تھے چوریا کے کچھ بولتے تھے نا
ہاں ہاں
جس میں نا وہ وہ والے ہیں اس میں نہ باجو لمبی ہوتی تھی یہ وہ والے ہیں ہاں ہاں دودی تھی
ہمم ہمم ہمم ہمم ٹھیک
ہوں ہو
اور کچھ نہیں بس بارش ہو رہی ہے بارش کے مزے لے رہے ہیں بہت زوروں کی بارش ہو رہی
مجھے بارش بہت پسند ہے
یہاں کی بارش گندی والی بارش ہوتی ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا یہ بہت گندی بارش ہوتی ہے یہاں سب سبھی لگاتے ہیں یہ نا یہ سوٹ رین کوٹ رین کوٹ لگا رین کوٹ میں سبھی ہوتا ہیں یہاں پہ کوئی بھی فون باہر نہیں رکھ سکتا ہاتھ میں اس کو کور میں رکھنا پڑتا ہے ایسی بارش ہوتی ہے
نہیں میں نے بھی دیکھا نا ممبئی میں ہ اس وقت بارشیں بہت چل رہی ہیں
ہاں ہاں ہاں مانسون چل رہے ہیں نا لیکن بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ سیلاپ بھی ارے تین دن کے لیے ریڈ الت رکھا میں نے مک کال کیا کیا ہوا بولا کچھ نہیں لوگوں نے بولا اگر زیادہ بارش ہوگی تو گھر میں ہی کام کرنا
اچھا ریڈ الرٹ ہوا ہے تین دن اور
ہاں
ریڈ الرٹ ہوا ہے
ریڈ الرٹ تین دن کے لیے ریڈ الرٹ ہاں تین دن کے لیے ریڈ الرٹ تین دن کے لیے ریڈ الرٹ
پہ بھی بول رہے ہیں کہ بارشی مطلب یہاں پہ بھی لینڈ سلائڈس ہوں گی یہ پھر آتی ہے نا یہاں پہ بھی باریشیں ہے
یہاں پہ ایک آدمی گٹر میں گر گیا ہے پانی اتنا بھرا ہے کہ گٹر نہیں دکھا گٹر میں گر گیا ہے وہ اس کو نکالا گیا وہ مردہ ہے مر گیا
ہوں ہوں ہوں
گھر چل تھے گٹر وہ اور پانی بہت زیادہ ہے یہاں پہ
اس مہینے ہوتا ہے وہاں پہ پانی زیادہ ہے نا
تین مہینے تین مہینے الموسٹ اور بسک
دام ہومیڈیٹی برابر ہے
ہویمیڈیٹی تھوڑی سی کم ہو گئی لیکن ہے
فین چلا کے کہ اے سی
فین فین فین رات کو کبھی بیچ میں اے سی بھی چلاتے ہیں ہمیں بل آئی ہے سات ہزار اس مہینے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہم تھے ہی نہیں یہاں پہ اس نے کتنا کھرچ کیا کیا ہو اتنا کیسے آیا
آپ کو کتنا آتا ہے
میں نہیں یار چار ہزار تین ہزار تک تو آتی تھی سات ہزار ہے
ہوں
سمجھ میں نہیں آرہا ہے دیکھتے ہیں
یہاں تھا نا کوئی ایک آدمی کو رکھا تھا نا ادھر تو اس کو پوچھنا پڑے گا
جب اس کو جب اس کو رکھا تھا آپ کو اس کو بولنا تھا جو بجلی کی بل اس مہینے آئے گی وہ آپ کو دینی ہوگی
ارے ویسے تھوڑی ہوگا وہ تو یہاں پہ دیکھ ریکھ کر رہا تھا بلی کی ہم نے اس کو اس کے لیے رکھا تھا اور ہم نے سوچا مطلب بلی کو بھی دیکھے گا اور یہ ویسے کیسے ہم بتائیں گے اس کو جو رینٹ آئے گی بجلی بل وہ بولے گا میں نہیں رہوں گا اس کا گھر نہیں ہے
میں بول رہی تھی آپ کو جانے سے پہلے بولنا تھا نا اس کو کیوں بول رہی میں وہ لمٹ میں کرتا ہے نا آپ دیکھو نہ چٹ گیا یہ آپ کو دو مہینے
نہ نہ نہ نہ ایسی تھوڑی چلے گا ہم نے اس کو اپنے فائدے کے لیے رکھا اس کا گھر نہیں ہے پھر بھی وہ یہاں رہا تو بلی کے لیے ہم نے زیادہ تر اس نہیں مجھے لگ رہا ہے کوئی بچہ تھا یہاں پہ کیونکہ آں سوفے پہ اندر لکیریں ماری ہیں پین سے
وہی میں بول رہی ہوں نا پھر فیملی اس نے لائی ہوگی وہیں پہ ضروری ہے نا فیملی کو کہاں چھوڑتا پھر وہاں
نہ نہ وہ فیملی کے بغیر ہیں پتہ نہیں اس نے بہن کو لایا ہوگا ان کے بچوں کو لایا ہوگا ایسا
ہاں وہی وہی وہی وہی وہی آ بولو مجھے آپ کے ساتھ مجھے کتنی ہوئی یہ کال ہے
دو تین اس سے پہلے بھی کی نا ان کے پیسے بھی نہیں آئے مجھے
جو جو میرے ساتھ آپ نے کی
ہاں
وہ وہ کہاں آئے گی اب ابھی کہاں آئے گی اب چیک ہوں گے نا وہ وہ آئیں گے مگر یہ آج یہ تیسری والی کال ہے میری آپ کے ساتھ ابھی جو ہم نے تیسری پھر تو ہمیں پانچ ہو گیا آپ کے ساتھ برابر پھر اس کے بعد ہم ملائے ہاں پھر تو ہم ملائکہ کے ساتھ بھی فون پے کریں گے نا تین پانچ اور ملائکہ کے نمبر پہ بھی ہے نا اس میں کیا ہے بیٹھے بیٹھے آپ دونوں کام کر سکے سبمٹ بھی کرو گی یہ بھی کرو گی بات بھی کرو گی یہ بھی کرو گی اس جو میں نے آپ کی ساتھ بات کی نا وہ پانچ اور میرے ارحان کے مما کی کے سات پانچ کے مجھے آ گئے اس کی سات سو ساڑھے سات سو روپئے
مجھے نہیں آیا ابھی آپ بول رہی ہیں ملائکہ مجھے بھی دے دو مجھے بھی دے دو
ہوں یہی یہی سب مرچ
اس کو پہلے گارنٹی چاہیے پیسے آئیں گے جب یہ دیکھتی ہیں کسی کو آئے ہیں پھر یہ بولتی ہیں اب کروں گی
تب تک وہ چڑیاں چگ گئی ہوگی کھیت میں
ہوں کھیت وہ چ میں نہیں بےزتی کرا س وہاں کالنگ پہ میری ہی پس